وعلیکم السلام بھائی آواز آ رہی ہے
جی آواز آ رہی ہے آپ آ رہی ہے آواز
جی جی
جی آج میں آج میں جس موورضے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ایمانداری کی اہمیت پہ ہے تو کیا اپ بات کر سکتے
جی جی جی ضرور ضرور فرمائیے
ہ میرے نزدیک ایمانداری و بنیادی صفت ہے جس پر ہر صحت مند مشرقی تعمیر کو اہم ہوتی ہے اگر انسان سچائی اور انت داری کو کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو نہ صرف اس کی ذاتی زندگی پرسکون ہوتی ہے بلکہ اس کے خاندان ادارے اور پورا معاشرہ بھی اس سے مستفد ہوتا ہے اسی لیے ایمانداری کو ہر اچھے اخلاق کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے آ کو کیا کہنا ہے اس بارے میں
جی ہاں بالکل آپ کی بات بہت درست ہے میں تمہاری اس رائے سے مکمل اتفاق کرتا ہوں در حقیق ایمانداری صرف سچ بولنے کا نام نہیں بلکہ ہر زندگی کو امانت سمجھ سمجھ کر ادا کرنے کا بھی نام ہے جو شخص اپنے وادوں کا بابند ہوتا ہے دوسروں کے حقوق کے احترام کرتا ہے اور ہر معاملے میں انصاف کا دامن تھامے رکھتا ہے وہی حقیقی معاون میں ایماندار کہلانے کا مستقق ہوتا ہے آپ کی کیا رائے
جی بالکل دست فرمایا آپ نے میرے خیال میں ایمانداری کا سب سے بڑا انعام لوگوں کی اعتمادی ہے دولت و شہرت شاید چند دنوں میں حاصل کی جا سکتی ہے لیکن اعتماد جو ہوتا ہے وہ حاصل کرنے کے لیے سالوں کی زانت درکار ہوتی ہے اگر ایک مرتبہ اعتماد توڑ دیا جائے تو اسے دوبارہ بحال کرنا نہایت دشوار ہو جاتا ہے اسی لیے ہر فرد کو اپنی بات اور اپنے کردار میں وتی یا اسانیت پیدا کرنی چاہیے کیا کہنا ہے آپ کو اس بارے میں
جی آپ کی بالکل بت بہت درست ہے اور یہ قابل غور بھی ہے تعلیمی ارادوں میں بھی ایمانداری کی اہمیت بہت زیادہ ہے اگر طلبا امتحان میں نقل یا دھوکہ دینے کو کامیابی سمجھتے سمجھنے لگ گئے تو وہ علم کا اصل مقصد پر فراموش کر دیتے ہیں حقیقی کامیابی وہی ہے جو اپنی محنت لگن اور قابلیت کی بنیاد پر حاصل کی جائے اصلی کامیابی ہی ام اور با وفار ہوتی ہے آپ کی کیا رائے میں صحیح رہوں
جی جی آپ نے بہت صحیح کہا درست فرمایا آپ نے تجارت اور معاشی نظام میں بھی ایمانداری کی بنیادی اہمیت ہے تاجر اپنے گراہکوں کے ساتھ سچائی اور زانت داری کا مظاہرہ کرتا ہے دھیرے دھیرے لوگوں کا اعتماد حاصل کر لیتا ہے ہو سکتا ہے کہ بے ایمانی سے چند روز کا فائدہ مل جائے مگر اس کا نقصان دیر دیرپا اور گہرا ہوتا ہے ایمانداری پر کبھی تجارت ہی پائیدار ترقی کی زمین ہموار کرتی ہے
جی جی بالکل جی جی آپ نے بالکل درست فرمایا اور میں آ میں آپ کی بد سے پوری طرح متفق ہوں آج کل لوگ اکثر فورا منافع حاصل کرنے لگی کوشش میں اک ل کہ وہسو اصولوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ وہ افراد اور ارادے دیر پر کامیابی حاصل کرتے ہیں دیر پہ کامیابی حاصل کرتے ہیں جو ایمانداری کو اپنی پہچان بنا لیتے ہیں اعتماد کے ایک ایسی دولت ہے جو کسی بھی مالی سرماائے سے زیادہ قیمتی ہے آپ ہی کیا رہے
جی بے شک آپ بہت وز کہہ رہے ہیں ایک اور پہلو ہے جس پر میں مجھے گول کرنا ضروری معلوم ہوتا وہ یہ ہے کہ ایمانداری گھر سے شروع ہوتی ہے آپ کو کہ کیا ن اس بارے میں میرا مطلب اگر والدین اپنی اولاد کے سامنے سچائی اور دیانت داری کی مثال قائم کرے تو بچے بھی وہی اپنی زندگی میں اختا کرتے ہیں اخلاقی تربیت کی بنیاد بچپن ہی میں رکھی جاتی ہے اور اسی بنیاد پر مستقبل کی شکتیت شامل ہوتی ہے جیسا وہ دیکے گا صحیح وہ بنے گا آپ کو کیا کہنا ہے اس بارے میں
جی جی میں آپ کے تمہاری تمام گفتگو سے مکمل اتفاق کرتا ہوں میرے نزدیک ایمانداری وہ صفات ہے جو انسان کو صرف اچھا شہری ہی نہیں بلکہ اچھا انسان بھی بناتی ہے اگر ہر فراد اپنی روزمرہ زندگی میں سچچے دانداری اور انصاف کو اپنی صی سہیار بنا لے تو بہت سے بہت س سمجھی اور معاشی مسائل خود بخود کم ہو سکتے ہیں کافی کیا رہے
جی ب صاب آپ نے بہت درست فرمایا میرے ماننے میں رائے وہ صحی ہے ہاں ایک اور پہلو ہے جس کو مجھے غور کرنے کی نہایت ضروری معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایمانداری انسان کی زمیر کو مطمئن رکھتی ہے جو شخص سچائی اور دیانت داری کے اصول پر قائم رہتا ہے اسے کسی قسم کی کا خوف یا ندامت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اس کے بارعکس جو افراد دھوکے فریب یا بےئیمانی کا سہارا لیتے وہ ظاہری کامیاب حاصل کر لینے کے باوجود بھی اندر بےسکون رہتے ہیں اسی لیے اصل دولت سے صرف مال و دولت نہیں بلکہ پاک زمیر بھی ہے آپ کو کیا کہنا ہے اس بارے میں
بالکل دست فرمایا آپ نے میرے نزدیک ایمانداری قیمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جو انسان کسی ایسے موقعے پر ہو جہاں بے ایمانی کرنا آسان ہو لیکن وہ صرف اپنا اخلاق اور زمیر کی وجہ سے اس سے گیز کریں ایسا افرادی اصل معاون میں قابل احترام ہوتا ہے ایمانداری کی اصلی آزمائش آسانی کے لمحوں میں نہیں بلکہ اس وقت ہوتی ہے جب غلط راستے فورن فائدہ د دیتا ہوا نظر آئے آپ کی کیا رہاے ہیں
جی بے شک ہے لوگ جلدی حاصل کرنے کی وجہ سے غلط رستے پہ چلے جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں ایمانداری بنیادی کردار ادا کرتی ہے اگر ارادوں میں شفائییت ہو ملازمین اپ اپنی ذمہ داریاں ھیانت داری سے ادا کرے اور قوانین کے برابر اطلاق ہو تو مساعی ترقی بھی مستحکم ہوتی ہے اور عوام کا اعتماد بھی بڑھتا ہے لیکن جب بدگوانی اور بےئیمانی عام ہو جائے تو ترقی کا عمل سست پڑ جاتا ہے اور معاشرہ متاثر ہوتا ہے آپ کا کہنا ہے اس بارے میں
یہ آپ کی بات بالکل درست ہے اور میں آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں اسی لیے ہر شہری کی ذمہ دار ذمہ داری ہے کہ وہ صرف دوسروں سے ایمانداری کی توقع نہ رکھے بلکہ خود بھی اس پر عمل کرے اگر ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی سچائی اور انصاف کا دامن تھامے رکھیں جیسے وعادوں کی پابندی امانت کی حفاظت اور قانون کے رام کو دھیرے دھیرے پورے معاشرے میں مثبت تبدیلی پیدا کی جا سکتی ہے آپ کے کہ رہا ہیں ایسے ہی کہ رہا ہوں
جی جی بےشک دست فرمایا آپ نے اگر ان چیزوں کو اپنایا تو تو مثبت تبدیلی پیدا کی جاتی تی ہے معاشرے میں ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ ایمانداری صرف دوسروں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنی ذات کے ساتھ بھی ہونی چاہیے انسان کو اپنی کمیوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو شخص اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیتا ہے وہ ان سے سبق حاصل کرتا ہے اور روز ب روز اپنی شخصیت کو بہتر بناتی تھا چلا جاتا ہے یہی اثر خود آگاہی اور ترقی کا راستہ ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں
بالکل درست فرمار بھائی اسی طرح والدین اور اسذہ کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کو بچوں کے سامنے ایمانداری کی عمالی مثال پیش کریں صرف نصیحت کر دینا کافی نہیں ہوتا بلکہ بچے اپنے لوگوں کے کردار کو دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں اگر گھر اور اسکول دونوں جگہ سچائی اور دین دنیاداری کا ماحول ہو تو آنے والی نسل بھی انہی اقدار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتی ہے آپ کی کیا رائے ہیں
جی جی بے شک درست فرمایا آپ نے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایمانداری کی وجہ سے انسان کو ہر وقت دوسروں کا اعتماد اور احترام حاصل ہوتا ہے ایسا شخص اگر کسی ذمہ داری پر مقرر کیا جائے تو لوگ اطمینان کے ساتھ اس پر بھروسہ کرتے ہیں اس کے برعکس بے ایمانی کی شہرت رکھ رکھنے والے افراد سے لوگ ہمیشہ بدگمان رہتے ہیں چاہے وہ بعد میں سچ ہی کیوں نہ بول د لوگوں پہ بھروسہ نہیں کرتے پھر گیا نہ ایک بار میں
جی بالکل آپ کی بات درست ہے اور میں آپ کی بات سے پوری طرح متفرق ہوں
جی
اعتماد ایک ایسی دولت ہے جو صرف ایمانداری کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اور بےایمانی کی وجہ سے چند لمحوں میں بھی ہو سکتی ہے اس لیے ہر فراد کو چاہیے کہ وہ اپنے الفاظ اور اعمال میں یکسانیات پیدا کریں اور ہمیشہ سچائی کو اپنے پہچان بنائیں آپ کی کیا رائے ہے
جی بے شک اگر وہ سچا ہوگا تو لوگ آئیں گے آخر میں میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ایمانداری سے اچھی عادت نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے یہ انسان کو وقار سکون اور لوگوں کو اعتماد ادا کر اگر ہر فرد اپنی ذاتی اور سماجی زندگی میں دیانتداری اور سچائی کو اپنا لے بنا لے تو بہت سے اختلافات ہیں نا انصافیاں اور سماجی برائیاں خود بخود کم ہو سکتی ہے آپ کو کیا کہنا ہے اس بارے میں
جی آپ نے بالکل درست فرمایا ایک بات اور میرے نزدیک یہ ہے کہ ایمانداری وہ قیمتی جوہر ہے جو انسان کی شخصیت کو روشن کرتی ہے اور معاشرے کو مضبوط بنائے بنیاد فراہم کرتا ہے آئے ہم آئیے ہم سب عہد کر عہد کرے کہ ہم ہر صورت حال میں سچ سچائی دانداری اور انصاف کا دامن تھامے رکھیں گے اسی رویے کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو باوقار بنا سکتے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک بہترین مثال قائم کر سکتے ہیں اس پیغام کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں بہت شکریہ
جی بہت بہت شکریہ آپ کا بھی ان شاء اللہ کبھی اور اور بات ہوگی
انشاء اللہ اللہ حافظ
جی اللہظ-